السلام علیکم
اور اللہ کی خیرت سب
بابی جانور کیا کر رہے ہیں
کی ن کرھر
اچھا اچھا اور نو صاب
سوب
ا دونوں ہی
ہوں
کیا بات ہے بڑے جلدی سے ہو گئے آج
ہوں
ہمارے نواب صاحب تو ٹی وی دیکھ رہے صاحب
ہوں
گیارہ بجے پہلے نہیں سوتےسا آج
ابھی پڑائی وڑھائی نہیں چل رہی گ ان کی
ابھی تو بھائی جانا آپ کو پتا ہونا چاہیے گرمی کی چھٹیاں چل رہی ہیں ابھی تو مالک کی کرپا سے مزے لے رہے کی ہو بھائی جان
نہیں آوج نہیں آ رہ گیابائی
ہاں ابھی آواز کٹی پائے ج ناپ کے بیچ میں ہاں آب ہری بائی جان ہ بیچ میں آواز کر گ تھی اس سمج میں نہیں آ تھا بائی ار
اچھا اچھا
ہاں آ بولو بھائی جان
اور کھانا بنا گیا
ارے ہمارے تو آپ کو پتہ ہے جلدی ہو جاتا ہے ہمارے ت آٹھ بجے تک پری ہو جاتے ہیں اس کے بعد کولنگ ہی کر رہے تھے جو اس میں کیا ہے دو خراب ہو گئی میری بھی وہ جو میرے کر رہا تھا اس کے بھی دو خراب ہو گئی پھر میں نے ایک بندے اور س پوجا کسی اور سے کرتا ہے اس تو سال اس کی بھی خراب ہو گئی تین پ نا میں کام بندی کریں نہیں یار جو ہم نے بند کر دےوا چت تو بیٹا تھایں تو
ہاں
تیرے گول کی نا اس کے بعد سے میں اسی سلسلے میں چلاؤا
کب سے
میرے گول کیت نا اوپر
ہاں ہاں
تب سے چل رہا ہوں میں پر وہ مسٹیک ہی آ رہی بار بار ہاں تب سے جسٹ ابھی آئے ہوں تو
ا تو مارول میں فائیو جی چلتا ہے وہاں تو
ارے فائیو جی چلتا ہے لیکن یہاں جیسے مستی وستی کر رہے تھ نا تو اس وجہ سے اوپر بیٹھا تھا بڑی آسان ٹھنڈی ہوا چل رہتی تھی پل تو کیا یہ چوک میں کھیلتے رہتے تھے نواب صحب اب کیا ہے چوک میں کھیلنا بند ہو گیا ان کا تھوڑا ایسا ہی
اچھا
وہ ہمارے کیا وہ آئے ہوئے ہیں نا پڑے صاب بڑے صاحب بھیا کہاں سے بھیا ہویا تو نہیں ہے کوئی بھی
ہوں
تو آئے جب سے ڈیلی لڑیا ہوئے کام ہے
اچھا اچھا
پاتی مانگ رہے ڈیلی کمائی سترہ ہزار میںوپئے خر جا دراسا آپ ہمیں پاتی دی جائے
اچھا
ہاں ڈیلی یہی ہے کل بھی میں کوٹہ گیا تھا ن کل بھی پیھے سے یہی چلا پا ان کے میٹر
ہوں
اسے چل رہا ہے بولم تو الک کھا نا پکا کے کھائیں گے کچن کا کام چل رہا ہے آئے جب سے
ہوں
اس بار پوری پٹی پٹک آئے ہیں آئے جب سے آئے اس دن شام کو بھی بول رہے تھے نا لوگوں نے کہ میں تو پارتآئی چاہیے میں الگ بناؤں کر دو میں تو بہ
ستر ہزار میں خرچہ ا نہیں چل رہا ان کو
نہیں چلتا ان کو پاتی چاہی یہیا میں سات روپئے نہیں کماتا تب بھی میں آھ دن تک نہیں بولی میرے کو پاتی چی
ہوں
پھر ہمارے ابو جان بھی ان کا سپورٹ کرتے ہیں تو وہ کیا مجے گیلیہ دیتے ہیں کل بھی میرے میں گلیہ دے رہے بتائیں ہاں ہم تو تین میں توگے تھا کوٹا گ
ہوں
لیکن مے د بتاائے گ تو مر گی تو کھڑ دی پانو ڈگڑا وغیرہ تو بھی مارو لال جا ش پلانو ڈگڑو چلتا تھا لووں کے بیٹ
اچھا میں بھی میں بھی جانانی سناؤ گا
ہاں تو وہ بتاائی تھی میرے کو تو مجھے کیا پتاہ چلتا
ہوں
تو ابو جان تو پہے بولتے ہی نہیں تھے ا امی جان بھی نہیں بولتی
ہوں
دونوں ہی نہیں بولتے اب جیسے ان کی کہہ سکتے دونوں ہی بولتے نہیں نا سپورٹ کرنا تو دور کی بات ہے
ہوں
ابو جان تو پہلے بھی نہیں بھولتے تھے خیر
ہا خیر وہ تو ہے
لیکن روٹی تری کھاتی وہ نہیں ملتی
اچھا اپنی ا طر بھی ہوتے ہیں
ہاں وہ نہیں بناتی روٹی اچھی ویسے بقی وہ کھانا وا بنانے لگ گیا دونوں جنے
اچھا
تو کام خراب سے تو بھائی ب مول خراب ہے اس لیے کیا باہار کہاں کھیلے اندر ہی کھیل اندر بھی کھیلے تھ ایک ہی کمرہ ہے میرا
ہوں
ان کی ان کی طرف تو چار کمرے میں طرف ایک ہی کمرہ ہے تو خوش اں یہ تو کھیلتا رہتا ہے لیکن جیسے پہلے کچھ آئس کریم لا دیتے تھے کوئی چیز وغیرہ لا دیتے تھے ایسے مطلب وہ نہیں لاتے اب اس کے لیے باقی کھیل ایسے کھیلوںنے تو چل جاتا ہے
یار ان کے من میں اتنی پھر یہ کیسے ہیں
بھائی وہ ہے نا وہ تو نا سنی ہو سامنے نا مٹی بولتی لیکن بہت خراب ہے اندر وہ اس بار ممی چاہتے ہیں کہ ممی سے آتے پش دن کیا بولے نا ہمارے تو سب پیر میں الگ وہ ب سب الگ الگ رہتے ہیں ہم سب کو پاتے ہیںیدی ہمیں ک ہمیں تو الگ الگ کروک ہم کاں کیسے رہے ارے یار نیا آ
صحی بات ہے
پتا نہیں کیا پٹی پٹ کے آتے ہیں اسسی بول دی کہ میں تو کہ الگ پاتی ہوتی دو ہم تو کوٹا مکان لیں گے گھر یہ ہمار تو پیسے کم پڑ رہے اچھا
ہاں مین بات وہ یہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے بھائی مین پوائنٹ بات والی وہی ہے میں بتاؤں آپ کو مین پوائنٹ تو
ہم تو سو بیہچے گے ہماری شو کوئی بیہچے گے گ ہم تو وہاں چاہیے میں تو پھر پھر وہاں بھی اس کے بعد بھی پھر ہماری ہیلپ بھی کرو وہاں دلہ میں کیونکہ انہوں ج پلاڑ کے دیکھا بتایا وہ سٹھ لاکھ کا پلاٹ دیکھا ہے اس کو بنائیں گے ایک کروڑ کا پڑے گا
اچھا
تو میرے پاپا بول رہے ہیںے گنجیاام نے لیا اٹارہ لاکھ بڑا بنایا صح لے لیکن شام دلاتے اس کے آس پس خالی بھی پڑاائے ایسا نہیں لے گ ہم تو
ہوں اب پندرہ اسٹینڈر کوالٹی والے لیں گے گا
اسس اینر کوالٹی گگ لےگ کیا چ جن کے پیر والوں نے بتایا تو اس چکر ہے ہم لوگوں کو آئے جیسے ڈیلی ہی لڑے ہیں وہ تین کے چکر میں
ارے بنا مطلب یہ کائے گ ٹینشن کر رہے ہو یار آپ
میں تو بولا ہی نہیں تہ کل کوٹا سے آیا میں تو کل آیا سڑھے دس سے آ کے پوچھا سب سو گئے تھے ہیں میں نے بیس ہو گیا اور سب بھین لگوں کے مات پ پوڑے چل رہی تھی میں نے کرتے رو باہر گیا بازار میں پوئے کھیا آ کر واپ سو گیا ساس کا تم لوگ بولا ہی نہیں مے کے کیا ہم
ہوں
میں کی بول رہوں تمووں کی جگہ تم جانو ب باتیا مانگو ت سے مانگو گے میر سے تو بول نہیں سکتے
ہاں وہ تو ہوئی س
میرے سےات دوونوں جنے بولتے ہی نہیں ہیں پہلو وہ جو ب جنا تو بول لیتا تو کام سے وہ بھی نہیں بولتا جنی تو تین سال سے نہیں بولتے
ان سے تو بات ہی نہیں ہوتی بالکل بھی
ہاں پہلے پہل جڑی سے تو تین سال سے نہیں ہوتی تھی جنی سے تو ہو جاتی تب جنا بھی نہیں بولتا ہے اس بار آیا جب سے میں نے بولا بھی تھا میں نے پیپر ہے ن مطب دونوں پیپر دنے جا رہ ہیں میں کلا جا رہا تھا میںط نے کہ میرے سات چل رہا
ہوں
کت کچھ بھی جاب نہیں دے پشن
ہوں
پھر بس سے گیا میں موٹر سائیکل سے گیا کہ ل
اچھا ایسا ہوا
ہاں تو میں سمجھ گیا یار اس سے پہلے سے انٹر آیا تبھی میں نے پوچھا تھا کھاں آ تبھی جواب نہیں دیا ٹھیک ہے مت بولو آپ نے بھی کیا تو اس لیے ناب صاحب کیا تو یہ رہےتی ان کی دقت اس لیے اوپر چلے گئے تھے آرام
ھمم
اور کیا ہے کیا بھی خراب ہو رہا ہے جبھی تو بھائی جان آپ سے بولتے ہیں آپ کو ان لوگوں کے چکر میں لگ رہے ہو نا آاں سا آپ ا آجا فلانا چاچا آج وہو آج بڑے بھائی صاحب یہ میں دن رات کھڑا رہتا تھا
کوئی نہیں ہوتے میں بھی جانتا ہوں اس چیز کو پر باق کیا کرے یار کر وہ بھی کر لے وہ کھا لیں گے میں تو بات بتاؤں تیرے کو
بھائی میں کوٹا کام کرتا تھا جو کس کے کہنے پہ چھوٹی پاپا کے کہنے پ ہے ن کہ میرے پ طبیعت خراب رہتی بی پی رہتی نہیں آ جا کام د سامان لوں گا یہ آنے کے بعد دونوں نے میرے کو کیا تھی گالیاں آ جو تھوڑا بہت بول چال تھا نا پلے وہ بھی بند ہو گیا گالیا ت اس کے بعد اس کے بعد پھر یہ لوگ تھے ان کے لیے میں دن میں دو بجے بارہ بجے رات کے بھی دس بجے ہمیشہ تیار رہا اس کے بعد بھیوگوں کی گرج نکلتی ان لوگوں نے میرے کو کیا ت گالیاں لاتے ہیں
وہ تو لاسٹ میں تو وہی نتی جانی ٹتا ہے
تو آج نا سارے یو بولتے ہیں یہ سب کے کام رض نکلے گ اب کیا کام ہے گ کیا بولتے ہیں مرگے کا جمان لے تو مسانا میں جڑا بھی دیا گ جب نقتہ بھی کر دیا گ جب نے تو سب کا کہ یہ کنڈیشن ہے اس لیے میں تو جان گیا بھائی
کیا ری نندپوت کی یار اتنےب تو نہیںیا مممی پاپا ی کچھ نہ کچھ تو کئی
بھائی ان کا دو سال سے ان لوگوں بھائی وہ بہت جانتے وہ خطرناک آام میے باا میں نے خود اس کے پیھے المائ دی ایک کتاب پائی تھی جس میں جانو ٹوٹ کے لکھے ہوئے تھے میں نے خود اس کی نظر اتارنے کے لیے یوز کیے تھے اس ویسے خطرناک جانا ت ا ان کا کیا ہے دو سال جوب پلان چل رہا ہے کوٹا مکان لینے کا تو اس کے لیے وہ کیا ہے وہ چاہے ہیں کہ یہاں والے کو بیچ د تو بیچیں گے تو جب نہ جب ان کو ان کو حصہ ملے گا تو اس وجہ سے پورا کھیل وہی چل رہ ہے کہ
وہ تو الگ ہونے کے بھی کوئی بھی نہیں ہو سکتا جب تری سمات نہیں ہوتاب تک تو
سمتی کیا ارس ڈلی کا ماؤ لڑیں گے تو میں کیوں منع کروں گا
وہ تو پھر بھی دقت آئے گی تو دو دن بعد کوئی آئے گا تو اس کی دقت آئے گی تو ارے م لے کوئی دسا اٹپٹاگا آج میں ار اپنی نہیں بنی تو ا تو دقت آنی ہے
بجی شمال آپ آپ لوگ ہے پھر ان کے پاس اگر کوئی وہ آ جاتا ہے ادر آدمی آ جاتا ہے یا ادھر کاسٹ کا آدمی آ جاتا ہے تو پھر اپن تھوڑی بن پاتی ہے اس چیز سے
تو وہ تو یار پڑوسی دے گی اس سے کیا کام ہے پیرا پڑ کو دیوار کھینچی جائے گی گیٹ الگ الگ بنی جائیں گے
نہیں بنتی ہے یار پھر بھی
تو اس کا تو کیا کریں گے لگ تو بیچیں گے تو بیچ جیں گے اس میں اپن تو روک سکتے ہیں اس کو اپن انٹرفیئر بھی نہیں کر سکتے ہیں ان کی چیزوں میں یہ یہ اس چیز میں نہیں پ کھ کر سکتا ہے نا توو جانے وہ کر سکتے ہیں وہ خود ہی ان کا سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ یوں بول سکتے ہیں جہاں تک م ج نہ ہونا جہاں تک نہ اس کو دوں نا تیرے کو د دونوں کو ہی نہیں دوں
دونوں کو ردیوں دونوں پکڑ رہو ایسے مست رو
اور کیا ہے کیونکہ واس میں میں لے بھی نہیں رہا ایک پیچے تو میں مانگ
ابھی ابھی ہمارے بھی مٹرو ہوا تھا ایس ہی
تو ایسے ہی بولنا چاہیے پھر ایسے ہی بولنا چاہیے
تو انہوں نے بول دیا کتنے ن جاؤ یہ نکلو یہاں سے کوئی ضرورت نہیں نہ تو زمین دوں نہ پیسے دوں نہ کوڈی دوں نہ کچھ دوں گا
ہ لیکن تینوں کو بول دیا نا تو وہ بات ہے نا میں تینوں کو لے لیا نا انہوں نے تو سامان د تو رکھ دی تو کوئی کچھ بول نہیں سکتا نا یہ بھائی جان پوری ہوگی دوسری طر قدپ ستی نہیں